السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السل بھائی جان آ ھیک ہو صح ٹھیک ہیں
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
بس الحمد للہ آپ سنا اور کیا حال ہے کریں سبٹیک ہے موٹ
بس شکر شکر اللہ کاال
اور چائے پانی ہو گیا
ہاں ہو گیا آپ کا ہو گیا
بس ہو گیا کیا کرتے
اور کیا کر رہے تھے ہلو
رم
کیا کر رہے تھے آپ آپ کو نیٹ ورک ایشو ہے شاید ہلو اچھ
بجان ہاں بجان
آپ کو نیٹ ورک ایشو ہے شاید
نہیں بھائی جان آپ کا ہی کچھ آپ کی آواز کٹ رہی تھی اچھا میں کیا بول رہا تھا
تو کس بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گے
بس یہی ہے کہ ایک ٹائپ مینجمنٹ کے بارے میں یہی ٹائم کا مط ٹائم نا وقت کی قدر کیجیے اور وقت کے حساب سے اپنی اپنی پلاننگ رکھے
تو بولیے آپ میں بھی آپ سے سیکھوں گا کچھ
صحیح صحیح پرم بچا بس یہی ہے کہ ٹائم مینیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کا صحیح صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے وقت اللہ تعالی کی ایک بہت کی وقت کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ایک بہت قیمتی نعمت ہے جو انسان وقت کی اور جو انسان وقت کی قد کرتا ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے ہر انسان کے پاس دن کے صرف چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ان گھنٹوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں سنا ب جان
بالکل بالکل صحیح
ائم دی ٹائم مینجمنٹ کی مدد سے ہم اپنے پڑائی کام اور آرام کے لیئے الگ الگ وقت نکال سکتے ہیں اس سے ہمارا اس سے ہمارا کام وقت پر مکمل ہوتا ہے اور ہم ٹینشن بھی کم ہوتے ہیں وقت کو وقت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہر دن کا پلان بنانا چاہیے سب سے پہلے ضروری کام کرنا چاہے اور غیر ضروری کاموں سے بچنا چاہیے
بالکل
سنا بھائی جان آج کل موبائل فونز اور سوشل میڈیا ہمارا بہت سا وقت لے لیتی ہے اگر ہم اس کا استعمال صرف ضرورت کے مطابق کریں تو اپنے اپنا بہت سا وقت نہ بچا سکتے ہیں
بالکل
جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر مت چھوڑنا چاہیے آج کا کام آج ہی مکمل کریں ایک اچھی عادت ہے
بالکل دیکھیے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہم ٹائم ہم کچھ بھی واپس لا سکتے ہیں دیکھیے پیسہ وہ بھی واپس آ سکے ستا کچھ بھی واپس آ سکتا مگر یہ ٹائم یہ پھر واپس نہیں آتا
صحیح فرمایا بھائی جان
دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے ہمیں ٹائم جو ہے یہ اچھے کاموں پہ لگانا چاہیے یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تو آپ آپ کو کیا لگتا ہے جس سے ہم اچھے سے رہیں گے ہمارا ٹائم اچھے سے رہے گا مینجمنٹ اچھے سے چلے گی ٹائم کی
بس یہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا کیا ہے کہ یہ صرف اسٹوڈینٹس کے لیے نہیں ہے یہ ہے بلکہ ٹیچر چر ڈاکٹرس انجینئرز بزنس مینس اور ہر شخص کے لیے ہیں اور ہمارا اس میں یہی کام ہے ہمارا جو رول ہے ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں ہر دن اپنے مقصد کا کے مطابق کام کرے وقت ضائع نہ کرے اور آ اپنی عادتوں کو بہتر بنائے اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ہم سے سیکھیں گے اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو وقت ہماری قدر کریں گے
بالکل
یہی ہے کہ اس اس کے جو فائدے ہیں نا وقت کے وقت میں ایک پراپر ٹائم مینجمنٹ سے
بالکل
پرائی جو نتیجہ ہے وہ ملتا ہے زندگی ہاں
بالکل بالکل بالکل
ہاں یہی ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں ہر دن اپنے لیے چھوٹا اورز چھوٹے چھوٹے گولز تیار رکھنے ہیں جب ہمارے گولس کلیئر ہوتے ہیں تو ہم اپنے وقت بہتر طریقے سے استعمال کرتے سے ہمیں ہر کام کو اس کی اہمیت کے مطابق ن ترجیح دینی چاہیے سب سے پہلے سب سے پہلے ضروری اور امپورٹنٹ کام مکمل کرنا چاہیے اگر کسی کام میں ناکامی مل جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی غلطی اس سے بلکہ اپپنی غطی اس سیکھ کر ایک اگلا وقت بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کامیاب کامیاب لوگ جو ہیں نا ان کی ایک خاص عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں
اتار چڑھا بھی آتا ہے زندگی میں ہمیں اس سے رکنا نہیں ہے ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے
صحیح فرمایا بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک نا ایک اسی جیز کرتے ہیں نا ہم اپنی دل کی جو دھڑکن اس کی ایک ریل ٹیسٹ ہی کرتے ہیں اس کو وی سی جی ہم کہتے ہیں اس میں آ نے دیکھا ہوگا وہ لائنز اوپر نیچے جب تک چلتی ہیں نا تب ایک انسان کی سانس ہی چلتی ہے
بالکل بالکل
جب وہ لائن فلیٹ ہو جاتی ہیں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں اس لیے مطلب ہماراری زندگی میں اٹتار چڑنا ضروری ہے ج
بالکل
ھم ہاں ہمیں اپنی صحت کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے روزانہ تھوڑی سی ایکزرسائز اچا اچھے اچھی غذا اور پوری نیند ہمیں اور پوری نیند کرنی چاہیے سناو ب جائے
بالکل وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے دیکھیے جب تک ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے
صحیح فرم جان یہی ہے کہ ہمیں ہوں ہ ہاں ب جےز
تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی غذا اچھی کانی ہے کسرت کرنی ہے ہمیں اپنی جو مین ٹل فزیک ہے وہ اچھی رکھنی ہے فریش رکھنا ہے مائنڈ تو ہی ہم کچھ کام کر پائیں گے
صحیح فرمائے با جان یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے بھی وقت نکلنا چاہیے ٹائم مینجمنٹ کا مطلب صرف کام کرنا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں نا وہ توازن بیلنس رکھنا بھی ضروری
بالکل بالکل بالکل
مطلب کی چیز نہیں ہے بہت مطلب آپ کے سار فائدے نکلتے ہیں آپ کو اپنی فیملی کے لیےم نکلتا ہے اپنی صحت کے لیے بھی ٹائم نکلتا ہے اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں اس سے کیا ہے آپ کا
بالکل بالکل
ایک کپڑ
بالکل
کرتا ہے جو آج کا کامتے اکثرٹی سے ہی رہتے رہ جاتا ہے ہر صبح ہمیں اپنی ایک نا شروع پلانگ کے سات کر ج گے صرف دس منٹ پلانن پوری دن تناتی ہے کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں
بالکل
کام ادتا ہے
جو بالکل بالکل
پیسی ڈی ایک صیح محنت کرنے سے ملتی ہے
بالکل
اور یہ ہے کہ آج جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے وقت اچھی طرح سے استعمال کرے وہ کل ایک کامیاب ڈاکٹر انجینئر آرکیٹیکٹر ٹیچر یا بزنس مین بھی بن سکتے ہیں سنا بھائی جانا
جچ
وقت قدل کری چاہے ہم دار بننا چاہیے ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ اپنا ہر دن اسٹارٹ کرے اگر ہم روز صرف ایک گھنٹہ بھی ضائع کرتے ہیں نا تو وہ سال کے آخر تک ہمیں ب بہت قیمتی وقت کھو جاتا ہے اس لیے ہم ہر ہر منٹ کی اہمیت سمجھنی ضروری ہے ہمیں اپنے دن کا کچھ ہمیں ہر دن ہمیں اپنے دن کے کچھ وقت نئے چیزیں سیکھنے کے لیے رکھنی چاہیے کتابیں پڑھنی چاہیے نہ ہی سکلس حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نالج
جس چیز سے ہمیں فائدہ ملے ہمیں اسی پہ ٹائم لگانا چاہیئے جس سے ہمیں اچھی اچھی اچھی جو فائدے ہیں وہ ملے برے
صحیح پرنامپ
جو کام ہے اس پہ ہمیں ٹائم نہیں کرنا ہوتا ہے ویسٹ
صحیح پم بجان یہ کہ ائم مینیجمینٹ سے ڈسپلن ڈسپلن ٹائم مینجمنٹ کیا ہے کہ ہمیں ڈسپلین سکھاتا ہے جب ہم وقت کے پابند ہو جاتے نا تو لوگ ہم پر زیادہ بھروس تو لوگ ہم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہماری عزت بھی ب بڑھ جاتی ہے ہر کا کامیاب انسان کی زندگی کا ن ایک روز یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کی وقت کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں وقت کی قدر وقت کی قدر ہی کامیابی کا وہ نا بنیاد ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے اس ہر دن کو ایک نیا موقع سمجھ کر اس کا بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے
بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی بالکل میں آپ کی بات سے بہت ہی متاثر ہو چکا ہوں دیکھیے جو آپ نے باتیں کہ بالکل صحیح ج دیکھیے جب تک ہم قدر نہیں کریں گے ٹائم ٹائم ہماری قدر نہیں کرے گا
صحی فرمایا جائے باجب ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہے کہ گزرے ہوئے وقت بھی واپس نہیں آتا ہے اگر اگر
اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید ہے آگ بھی ہماری بات ہوگی
ہاں بس بس یہی ان شاء اللہ ہوگی بات بس یہی اوکے اللہ حاف بھائی